وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمائیے جلال للالو
مارکیٹ میں ہی ہے ابھھی سر
ہاں مارکیٹ میں ہے جناب
بارش وارش ہوئی تھی کیا
نہیں نہیں بارش تو نہیں ہوئی اللہ کے گرم ہوا کہ مارکیٹ ٹھیک ہے ٹھاک رہا ویسا مارکیٹ ہاں جو بھی تھا اللہ ح کر ہم سے ٹھیک ہے تھا
اچھا تو صبح کیسے کیاپ پروگرام ہے بولے ہیں تو مطلب کیا جمعہ بعد ہے جمعہ سے پہلے ہے
جمعہ سے پہلے ہی ہے وورس کی بار منٹ
جمعہ پہلے کھانا پینا جمعہ پہلے ہی چل جائے گا
انشاء اللہ دیکھتے ہیں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر بن جاتا ہے تو اور نہیں تو پھر ہے کہ جمعہ پڑ کے ترنت کھانا کھلا دیا جائے گا آگے کر
اچھا
ہوں نے کد دشک
جمعہ پڑھنے کے بعد ہ چلی کا صبہ
ہاں آٹھ بجے کتنا دیکھ لیجیے ایسا وہ سب چفند پ مساری
گیس بہت اڑ رہا ہے جی
ہے ن ارے یہ سب ک رہا اس کا گیسے اڑ رہا ہے
نہیں دعوت ادھر بھیصف کمی آئی تھی صبح تو دعوت دے کے گئی دعوت دے کے گئی ہے ہ تو وہی سوچ رہے ہے کیسے کرے کیا کرے گھوموں طرف جانا ہے
کام ن پ پچ م دیکھ لیجے سہولت جہاں ہو
فریق تو دونوں تو پاس ہونا ہی ہوگا دونوں دونوں پاس تو سارے ہی کھنا ہی نہ ہوگا
ہاں ایک س گھنٹہ کا تو بات ہے نا
ہاں ا
گیادہ دیرے
آپ ہی لوگ کے چلتے رک گئے سیارے لوگ جا رہے ہیں لوگ ڈا وا بھی لے لے ان لوگوں کا
د ب دن تو نظر گ
تو ہم لوگ لے لیں
جی جی جی یہاں ڈال تو
ا کیا
جی سر جی
پریوار کے لیے دعا کیجیے گا
آ مین س آ مین بےسک
اپنا گھر دیکھنے کے لیے بولا ہے
جی جی چلیں گے پھر ساتھ ہی
اللہ اس طرح سے قوت سے نوازے ہم تو اللہ سے ہی دعا کرتے اللہ ہم کو اتنا دے کہ ہر ضرورت مند کو ہم مدد کر سکیں
نام نام نام ج متل آئیت تو آ رپ
ان شاء اللہ صبح جلد ہی آئے
آپ کچھ جو ڈالنا ہے ڈالے نا یہلہ پلی ل یہ ل یہ
ہ بڑے بھائی صاحب بھی ہیں کیا
جی جی جی
ہاں
بلا ج
دونوں بھائی بہن کے پٹ کا ت ر ہاں
وہ والا ہے ہاں ج ج ہاں
اور بس صحی ہے جناب
ہاں الحمد للہ سب ھیک
سب ٹھیک ہے
دیکھن ل بیکھ ل اور فرمایا جائے بت نا س دا کے ہاں ہاں وہی بات ہے
ہاں جی
دیکے اوپر پکڑی ہاںا
تو لائٹ وٹ رہتا ہے کہ اندھیلا ہی ہے
نہیں نہیں ایمرجنسی لائٹ لے کا آے ہم
ارے ابھی تو ہم لوگ ج ابھی جسٹ آدھا گھنٹہ پہلے تو قبرستان سے آئے ہیں ہم لوگ
ہاں
ہوں مٹی ہو گیا نا ہاں ہاں ابھی مٹ ہوا ہے
کیا تو کیا پوزیشن تھا اس
پوزیشن کیا تھا لوگ بولا کہ جیسے چوٹ لگا تھا نا تو پیچھے سے بلڈ پورا آگے آ گیا تھا کیلٹ الر ہو گیا تھا منڈپور کے الرٹ جام گیا
اچھا بڈ میںہے
ٹی شرٹ پیچھے تو آپریشن کیا تھا نا آپریشن کر کے اندر پیچھے کا پارٹ نکال دیا تھا لیکن آگے بلڈ جم گیا تھا سب جس تو اللہلہ لے گا بلاوا جس کر رہے کا
کیا رہ گیا ہاں یہ
جی
بات کا گھر ہی ہے یار وقت کے حالات کو سب سمجھتے ہوئے سب کرنا ہے دنیا میں
یہی یہی تو ڈر ہے
یہی اس لیے میں کہتے ہیں کہ ہر چیز پیار اور محبت سے کرنا چاہیے انسان کا کیا کیسا کیسے ہوگا
دو دن کی زندگی بھیا آج بھر ہی زندگی ہے آج آج بھر ہی جے
ہاں
اس کا بھی لائن اپ بہت اچھا ہو گیا تھا لڑکا کا
ہوں
پورا اچھا کام دھام چل رہا تھا
ہوں
ہاں گھر کا جتنا بھی ولڈنگ ولڈنگ والا کام کیا تھا سب وہی کیا تھا
ہوں
اوپر سے لے کے نیچے تک
ہوں
ہوں ہیلدی بوڈی تھا جی اس کا بس خالی ہیللمٹ رہ جاتا تو یہ کون گاڑی سے ہوا تھا اسے
تو ہے نہیں کہیں کھڑا تھا تو مار لیتا تھا
اچھا اچھا ہڑا میں اسع مال دیا تھا
دنیا میں پھیلا
ہوں پندرہ پکڑنے
گیس منا دے رہا ہے یار ہم کو پتہ نہیں کیسے گسی چھوٹ رہا ہے
او
پتا ہے نہیں کیسے گیس بنا رہا ہے
تیل والا سامان کھیا تھا
تو کہاں ب رہے پروگرام میں نے کیسے کیسے کیا ہے ہم نے پتا نہیں نا ہم کو وہی حساب سے نہ آئیں گے وہ
دیکے فااتیا کھانی ہے
صبح
ہاں جیسے کہ ہات ہے کا مطلب ہے
قرآن وران پڑھے گا نا تو
قرآن اگر ہوگا تھوڑا بہت ویسا ہے کہ ایک ناد شریف ایک آادگو ایک بعد وہ تقریر ہوگا اس کے بع سلا تو و سلام ہوگا سگے
ہاں
ہاں ایک گھنٹہ ماننیے
اچھا
سمجھے اس کے بعد پاتیا وتیا ہوگا کھانا پیرا جو بھی ہوگا ہوگا
آوت پورا محلہ میں تو آتی ہے ہاں
وہ بول بول
ہاں
محے مارنا ہے
ا
ا
ا خچ سر اللہ کرتا ہاں بہت خوش قسمت ہے بھائی
جی جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا
ہاں ہاں
ہاں
وہاں سے کب نکلنا ہے بازار سے
بس دس پندرہ منٹ میں نکلیں گے بس لوڈ ہو رہا ہے لاسٹ پلاسٹک رہے
مکئی اکئی ارے کیا کہ دیکھتے ہیں سنیچر بازار کو مکئی
جی
چھآ
مکائی اکائی ہے نا ہرا ہاں مگر لڑکا لوگ کے لینے کے لیے بول دیے سارا پٹ تھوڑا سا وہ ہارڈ
آاںٹ ماتا لے گاڑی بائک نہیں ہے سرجو بھی چل جات تھے لیکن کب کیا الٹا بھرا دو مجھے کے بعد جا کے آ جاتا
میرا کہنا ہے کہ اگر اس کے پاس نارمل بائک رہتا تو ایک توو یہ بولتے تو آ جاتا
ہاں
آپ اس کے پچ سو سائی سائی س رپیا ہے تو بول بھی نہیں سکتے ہیں
ہ تو کر جو بازار جانا ہے ار
جی
سر جو بازار بھی جانا ہے
ن بھیا کیسے سرچ مدان چاہیے گا تو پا سمجھ رہے ہیں آج بھر سمے تھا ویسا
ہاں
دل ازا تھا تو سنے گا آج ہو تو لوگول رہے تھےیکن م سا جاؤ ج ج چل جات
اچھاا
س گ
اور کانا پینا ہو گیا
نہیں ابھی یہ تو بچے لوگ ہلہ الہ کر رہا ہے
ہاں
بہت بدماف ہے میرا بچہ لو
ہوں بچہ لوگ سب کا بدماسے رکھ بچہ میں بدماشی نہیں کرے گا تو کب کرے گ اور جو ب اا بدماش نہیں ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا گم سم بھی نہیں رہنا چاہیے بچوں ہاں
فرنیچر کو ہی دیکھے ہیں مارکیٹ میں کل آ آپ لوگ کو سب بدگری کر لیں گے اس کے ب شریوار کو جائیں گے ہم
اے
کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہ
ٹھیک ہے
گاڑی ووڑی تیار ہو گیا گاڑی ووڑی میں سامانوں م لوڈ ہو گیا
ہاں یہ وہ سب بھوگ دیا ہے بس یہ نچلنا باقی ہے تھ پال نورا ہبت کلو
اچھا پالو خھلی ہونا ہے باقی کتنا دری لگتا ہوگا جی کبری سے گھر آنے میں آ
آ نہیں وہی دھیرے دھیرے آتے ہیں کہیں کہیں روڈ ڈٹر ہے ایک گھنٹا
ہاں ہاں
ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ چالیس منٹ
اچھا
جی چ
ہاں موٹا موٹی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے
اوہ
کیا کریے گا زندگی ہے کرنا ہے سب گھر سے
زندگی کا یہی نام ہے
ہمم
کام جینا ہے تو کام کرنا ہے اس سے کچھ ہی نہیں ہونے والا ہے